السلام و علیکم
وعلیکم السلام
اور
ہوں
کیسے یاد کرنا ہوا
ئیں
کام تھا تھوڑا بس اسی لیے یاد کر لیا آپ کو
اچھا
جی
بنا کام کے بھی یاد کر لیا کرو کبھی
تم بتاؤ کیا کرنا ہے
آہ
کیا کر رہے ہو
دودھ میں ایک پروڈکٹ ملا کے پی رہے تھے
ہوں
نام نہ پوچھنا کیونکہ پتا نہیں ہے نام پڑھا نہیں ہے
اچھا
ہیلو یار نیٹ کا کیا کریں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا
ہیلو
ہاں بیچ دو
ہ میں پتا ہے پتا ہے بیٹا فائیو جی چل رہا ہے تو نیٹ نہیں چلتا ہے اور فور جی جب چلتا ہے تو نیٹ چلتا ہے ہیلو
پتہ نہیں کون سا انینٹپ پیز تمہاراے فون کا
ہمیں پتا نہیں کیا ہے جیو پاٹ واٹ کرا دین بس ایئرٹیل میں
ایئرٹیل میں تو بھی بہت بڑیا چلتا ہے
ایئرٹیل میں نہیں چلتا
ایئر ٹیل وٹیل کچھ نہیں چلتا ہے
کیا کچھ نہیں ہے
ہن بتا رہے ہیں انم کا بھی تو ایئر ٹیل ہے نہیں چلتا ہے
تو اس کا فون تھوڑا گرا ہوا ہے آں فون کے حساب سے ہی تو چلے گا نا
ہ
ہیلو
جی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے کیا
نہیں آتی ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں ہیلو رک جاتی ہے ایک دم سے
آپ میں ب پرابلم ایسی ہی ہے
کھانے کیا ہے یار کچھ سمجھ میں نہیں آتا
نہیں ہے
اور بتاؤ کھانا ہو گیا
سنو
ہاں
آج نقاب پہنی ہم نے
ہاں
اتی گرمی اتی گرمی پوری پیٹ میں اندھارے نکلی پوری پیٹ لال ہے پوری
تب تو کہہ رہے ہیں عادت ڈال لو عادت ڈال لو اماں
عادت عادت ایسے ہی پڑے گی شاید مار دے چاٹا بھی تو پہنا تو آج ہم نے
اپ ہی تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی پہن لیا کرو
آج ہی اسی لیے آج کا یہ بتا رہے ہیں پوری پیٹ میں تین دورے نکلی ہے ک کپڑے چیپک رہے ہیں میں وہی ڈلی والی شارٹ پہن لی ہے
ٹیلو ڈرمیکول پاؤڈر
ہوں وہی لگایا
ہاں وہی لگایا کرو
ہاں تم وہاں گھومنے لگے اچانک سے کرنے لگے ہاں آپ لگا نہیں پا رہے تھے ہیں یہ دیوار میں بھی دیکھ را
اچھا میرے کیوں نہیں نکلتے ہیں دو ریال
میرے میرے خود نہی نکلتے تھے آپ پتہ نہیں اس بار کیسے نکلے ورنہ ہر گرمی میں نہیں نکلتے ہیں میرے بہت کم نکلتے ہیں جیسے ہم جیسے
یہ بھائی
جیسے اسپورٹ ڈے پہ ہم گئے
ہوں
تب وہاں دھوپ میں کھیلا اتنی گرمی رہی ہر ٹائم گرمی ہر ٹائم گر میں تب نکلی تھی لاسٹ ٹائم اور ا اس کے بعد تب اس سے پہلے بھی نہیں نکلتی تھی اس سے بعد بھی نہیں نکلتی اور جب چھوٹے تھے بہت تب نکلتی تھی
اچھا
ورنہ نہیں نکلتی ہے اتنی جلدی
بڑے والے بھائی کے نا بہت نکلتی ہے بھائی ہاتھ میں پیٹھ میں ہاتھ میں تو سمجھو بہت ہے
ہوں ہاں تو ہمیشہ ہاف ٹی شرٹ پہنتے ہیں نا
ہوں
تو اسی لیے ان کے نکلتے ہیں
ہوں
ایک دم کھال یہ بھی چھوٹنے لگتی ہے وائٹ وائٹ
اسے نے اپنی پیٹ دیکھی ہیں پوری لال پڑی ہاں
کیسے دیکھ لی پھر
مونڈی پیچھے کرکے
گردن پیچھے چلی ہے
نہیں
کیسا چلے گئے اتنی موتی گردن
پتلی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی
ہیلو
ہوں
پتلی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی موٹی کیسے موڑی
سمجھایا جائے زیادہ ضد نا کرے
ہاں تمہیں برا لگ رہا
ہاں
تو کا کھ تو کاے کھاتی ہو تم یہ بتائی کا ہے الٹی سیدھی چیزیں کھاتی ہو کہیں گے۔ کہیں گے ہم کہیں گے کا ہے الٹی سیدھے چیزیں کھات
ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہلو ٹیم بھی کیا یاد کرو گے
ہاں ج ج ج جائے جی یا اہو
ہوں
تم کا ہے ہو جاتی ہو
ا
بہت سولو ایک دم مہین آواز آ رہی ہے
م کیا کر رہا تو کیا ہی کر سکتے ہیں نیٹورک کا
ہ تم دور لگا دور سے بات کرتی ہو تو ایک دم پڑوس سے لگا کے بات
پ مول زڑ ہے ایک دم
اب دیکھو کتنی بڑھیا آ رہی ہے ایک دم کبھی کبھی ایک دم صاف آتی ہے کبھی کبھی چلی جاتی ہے کیا ہی بتائیں ہوں اور کھانا ہوا
حنا دیدی ہمیں ہے نہ کولڈ کافی بنائی ت
کولڈ کوفی جو چیز کھانا چاہیے وہ کھاؤ گی نہیں تم کھانا پہلے کھاؤ
کولڈ کافی سے اسٹریس دور ہوتا ہے یو نو دیٹ
رے نہیں چلو افٹریٹ دور ہوتا ہے سر درد ٹھیک کرو پہلے
یہ سر درد بھی ٹھیک ہوا تو جاؤنگی
نہ
درد بھی ٹھیک ہوتا ہے جاہ او
ایسا کچھ نہیں ہے وہاں اب منٹوں میں سر درد ہونے لگتا ہے جرا سی بات پہ ایسا نہ ایسا بتایا رہے
زیادہ دماغ مت چلایا کرو تم
زیادہ دماغ نہیں چلا رہے ہیں دماغ تو وہی پہ ہے زبان چل رہی ہے چپڑ چپڑ چپڑ چپڑ
تمہاری لل لت چل رہی ہے تمہاری
زیادہ نہیں بول رہے ت
زیادہ نہیں بول رہے ت
ہاں نہیں نہیں
ہ ہ ہں
ب ہے تو زیادہ ہوا
اور کیا ام تمیز سے بات کر رہے ہیں نا
ہ مندیر کنش گ ر
دیکھ رہے ہیں
ہ جے
ہوں تو تو کھانا کب کھاؤگی
دیکھو پیٹ تو بھرا ہوا ہے میرا دل تو نہیں چاہ رہا اب گئے تھے فیرو سر کے وہاں جا رہے تھے دادی کے گھر پاس پہنچے بس گھر کے پاس ایک دم سامنے پہنچے سب یاد ہے ای تو جمعہ ہے دکان تو بند ہوگئی اور پھر وہی دادی باہر بیٹھی تھی دادی سے سلام کیا حادت ملایا دادا سلام کیا پھر دادا کہہ رہے چلو گھوما لے ہم نے کہا کہاں چلے ہیں تو دادا کہ رہے چلو تو با بتاؤ چلو تو بتاؤ پوچھو نا کہاں چلے ہم نے کہ بتائیے تو کہاں لے جائیں گے گھمانے تو کہہ رہے ہیں کہ پوچھو نا بس چلو ہم تو کہیں گاڑی پہ بیٹھو اور پھر خود خود بیٹھنے جا رہے تھے گاڑی پہ تو ہم نے خالہ ہے کہ وہاں جانا تو ہم نہ لے جائیے گا
ہوں
تن کا ہے ہم نے کا بس ایسے ہی بیچارے ات تو کہ ہیں کہ مطلب خالہ کے کیوں مطلب ویسے تو جاتی ہو اور آج ہی جانا ہم نے کہا کہ خالہ کہ وہاں کیا کریں گے جاکے خالو تو میرے گھر پہ ہی بیٹھے ہیں
ہوں
تو کہن اچھا تو خالو گھر پہ تو فون کرو پھر دادی کہن کہاں جا رہے ہو بتاسے کھلانے جا رہے ہو کیا پھر دادا کہن چلو بتاسے کھلا لیے ہ ہ
ہوں
نہیں مجھے نہیں بتاسے کھاکے
بچ آئی
ہمارا کیا ہے دادا سے ہے کھانے کا دادا نہیں کھائے گا تو کہہ رہے ہیں ارے چلو کھیلا لیں ہے چلو کھیلا لیں ہے لس
مبارک دو
ہیلو
گھومو کیا کس نے بھرا ہے جی بھی رہے ہیں تو اوپر بتا آ صف بھائی لئے ہو پہلے جاؤ تو تب گیا تھا تب بولا کرو ہیلو
ہاں
ہاں
وہ گیا ہوں ہاں ہم نے منع کیا سنو تو ہم نے تھینک یو ہمیں بتا د بہت موٹے ہو رہے ہیں سب اور ایک کوئی آئی تھی کوئی دادی کی ہیں جاننے والی وہ بھی تھی تو ان کے سامنے کہ دادا بہت موٹے ہو رہے ہیں کھائے میں نہیں تو وہ کہہ رہی کا بٹیا کہاں موٹی ہو رہی ہو
ہوں
تو میں نہیں ارے آپ کو کیا بتا کتنے موٹے بھی جا رہے ہیں ہم کو سب توٹکنے لگے ہم نہیں کھائیں گے دادا اتنے پیار سے لے کے جا رہے ہیں کسی کے دادا لے کے نہیں جاتے ہم نے کہا اچھا میرے دل میں میرے دل میں یہ آرہا آپ بیٹھی ہیں تو دادا کہہ رہے ہو نہ تو منہ نہ لگے
ہی۔ ہی۔ ہی۔ ہی
بولے نہیں ہاں پھر گئے دادا لے کے گئے کندھے پے ہاتھ رکھے پکڑے گھسٹ کے لے کے گئے
ہوں اچھا ا توفائی ہے تو اتنے میں پیٹ بھر گیا
کہہ رہی اکیلے کھالے اور اس کو بلا لیتی چھوٹی والی ناجمین کو وہ بھی کھا لیتی ہے ہم نے کہ رہے وہ گھر پے پڑھ رہی ہے لیکن اچھا پڑھ رہی تو پڑھنے دو پھر
یہ بتاؤ تو پیٹ بھر گیا ہے دلی میں تمہارا
ابے جاؤ
ہاں جان فل ہے تو فل
فل ہے تو کھانا کھاؤ گے تم
بلے باہر نکلے بھیا کھانا کھاؤ گے
کھالیں گے
ٹھیک ہے
ہ ٹھیک ہے کیا کر رہے تھے بھائی
کچھ نہیں آصف بھائی حقہ پی ہوں گے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے حقہ پیا ہے ہم نے کہا ہم کہاں پیے ہیں
ہوں
ہاں وہی کہہ رہے ہیں ہم چھت پہ بیٹھے ہیں تو چھت پہ اکا رکھا ہے تو ہم کو سمجھ رہا ہے
ہوں
ہیلو
ہاں
تو ہم کو سمجھ رہے تھے وہی ہم نے کہا پہلے جانچ پڑتال کر لیا کرو تب بولا کرو
یہ بات ہے اچھا یہ بات ہے
جی
ہوں لاسٹ ٹائم کب پیا تھا حقہ
وہی تمہارے وہی یار
بت تمہارے بھائی
ارے جب بات ہوئی تھی کہ اتنا بتایا تھا چار پانچ دن ہو گئے تب سے
ہوں اور آج دن کون سا ہے کئے ٹے دیکھ لو جمعہ جمعہ عید ہے آج عید
بس ا تھی میں
ہاں
ببلو عید
ہوں اور ابھی کال کرو گی پھر
بچے اگر ہو جائے گے تو کر لیں گے
کرلو
ہیلو ٹھیک ہے چلو
ٹھیک ہے کرو
کب کر لو گے
پڑھے گے نہ
تو پھر نارمل کرو جب تک
ہاں
جب تک نارمل کرو
ارے تو ٹھیک ہے رکھو ہاں وہی یہی والی کر رہے
ٹھیک ہے جی علی گڑھ اللہ حافظ
ادا بغا
باے باے